ہیلو
جی اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی خیریت ہے آپ بتائیے
انشاء اللہ میں بھی خریت سہ ہو یہ بھی سب خریت سہ ہے
جی جی اور آپ کے امی ابو
جی بالکل سب خریت سے اللہ کا شکر ہے سب کیا خریت ہے آپ سنے اپ کے یہاں موسم کے مزاج کیسے ہیں
ہاں آج موسم بارش ہو گئی ہے آج تو
جی آج کا موسم بھی یدخوش نما ہے صبح یہ دیکھا جائے تو ویسے کیونکہ گرمی سے بڑی پریشانیاں ہو رہی تھی نا آج بارش ہو گئی تو ان شاء اللہ آج کا موسم بھی ادھی سہانا ہے اور خوش نما بھی ہے
جی جی
جی اور سنائیے ویسے آپ کو کون سا موسم پسند ہے ہیلو
ہاں
آواز آرہی ہے آپ
ہاں ہاں آ رہی ہے
جی آپ کو کون سا موسم پسند ہے
مجھے تو گرمیوں کے موسم پسند ہے
جی سب سے بیکار ہے جو کہ آپ کو پسند ہے ویسے دیکھ دیکھا جائے نا تو ہمیں سردیاں زیادہ پسند ہے کیونکہ سردیوں کا مزہ ہی کچھ الگ ہے سردیوں میں اپنا گرمیوں میں تو یہ رہتا ہے نا مسئلے رہتے ہیں گرمیاں بڑھ رہی ہیں کھانے پینے کے مسئلے رہت تی ہیں اٹھنے بیٹھنے کے رہتی ہیں کہیں ا جا نہیں سکتے ہیں سردیوں میں تو کہیں بھی آؤ کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کھاؤ صبح کی چائے کتنی او خوبصورت لگتی ہے صبح کی دھوپ کے ساتھ سارا دن دھوپ میں بیٹھو اور گرمیوں میں تو کیا مسئلے ہی رہتے ہیں زیادہ تر
ارے ایسا ہے نا کہ دیکھو مجھے سردیاں اس وجہ سے بیکار لگتی ہیں مجھ پ ٹھنڈ سہن نہیں ہوتی ہے کتنا بھی سھن کر لوں پر پھر بھی کام نہیں ہوتا ہے مجھے ٹھنڈ میں اس لیے مجھے بیکار لگتی ہے
جی جی بالکل بالکل اب بس ہاں
میں تعلیم کروں بیٹھوں تعلیم کرنے کے لیے تو دیکھو میں ٹیبل پہ بیٹھ کر کے کرسی پہ بیٹھ کے تو پھر وہ ہو نہیں پاتی ہے اسلئے مجھے سردیوں کے موسم بیکار لگتے ہیں ہاتھ کاپتے ہیں
جی بالکل دیکھا جائے نا تو ویسے وقت کے حساب سے سبھی موسم اچھے ہیں پر جس جس کو پسند ہے ان شاء اللہ وہ اس حساب سے مطلب اپنی پسند کو انمش کرتا ہے اور وہ دیکھا جائے نا تو بس گرمیوں میں چیز کا تو انتظار ہمیں بےصبری سے رہتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہمیں گرمی میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ تربوز ہو گیا اور آم ہو گئے جوس وغیرہ ہو گیا فالودہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ہے گرمی میں ملتی ہیں تو ان کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے گرمی کا
ہاں کچھ چیزیں ہیں جو وہ موسم کے حساب سے ملتی ہے
جی جی بالکل بالکل کبھی پر مسئلے زیادہ رہتی ہیں کبھی کسی کو الٹی ہو گیا کبھی کسی کو ہیضہ ہو گیا کسی کو گرمی ہو گئی باہر نہیں نکل سکتے ہے دھوپ کے کارن پیڑ پودے سارے جلس جاتے ہیں دھوپ میں لو چلتی ہے تو کچھ مسئلے رہتے ہیں گرمی کے اپنے ہی ہیں سردیوں کے بھی اپنے رہتے ہیں سردیاں لگتی ہیں کہیں آ جا نہیں سکتی ہیں پر یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑے پہن کے اپنے نکل لو باہر دھوپ سیک لو ہاتھ اور ہیٹر وغیرہ لگا کے رہ لو تو وہ اپنی طرف سے ہوتے ہیں
ہاں ہر موسم صحیح ہے اپنے اپنے حساب سے
جی ویسے دیکھا جائے نا تو بارشیں بھی بےحد ہی خوبصورت ہوتی ہیں
جی
جی بارشوں کا اپنا الگ ہی مزہ ہے کیونکہ وہ کیا ہے نا ہاں بارشیں ایک تو کسان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے ہ تو اس سے کیا ہے کہ کسان کے لیے مطلب کہ اس سے فصل ہوتی ہے اور بارشوں کے موسم میں ہری ہری سبزیاں وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ تازے آتے ہیں اور دیکھا جائے تو اچھی فصل ہوتی ہے اور ویسے نا آج کل اور زیادہ بارش ہو جات تو دقتیں بھی رہتی ہیں مسلے یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ کیچڑ ہو گیا گندگی ہو گئی
ہاں ہاں یہ بھی ہے کہ جیسے دیکھو آپ بچوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو اسکول جانا ہوتا ہے تو اسکول نہیں جا پاتے بارش سے کے کن مان لو آپ کو بازار جانا ہے ضرورت پڑ جائے تو بارش ہو رہی ہے تو کبھی کبھار یہ بھی بیکار رہتا ہے
جی ویسے سے بھی دیکھا جائے نا تو شہروں میں تو ادھکتر یہ مو مشکلات رہتی ہیں کہ مطلب سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے ندی نالے ابلنے لگتے ہیں تو شہروں میں پانی کے لیے نکاس نہیں ہوتا ہے نا اس لیے اور گاؤں میں تو ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پورے گاؤں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہیں پانی نکال کے چلاتا ہے گاؤں میں یہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں
چیز یہ ہے کہ گاؤں میں ویسے دیکھو کھیت وغیرہ ہوتے ہیں اور کوئی جگہ ہے جو مطلب کچی ہوتی ہے تو وہ پانی کو سوکھ جاتی ہیں
جی بالکل بالکل تو اس سے کیا ہے نا اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں ابھی آپ نے دیکھنے کو ملا ہوگا اب بارش شروع ہی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے تو جگہ جگہ ہ باڑھ آنے لگی پانی بھرنے لگا نچلے استروں میں تو مطلب ویوسائے لوگ ہیں ان کے لیے پریشانیاں ہو رہی ہیں پانی بھر رہا ہے دکانوں میں جا رہا ہے ابھی بارش پورے طریقے سے ابہی شروع نہیں ہوئی ہے پھر بھی اتنے مسئلے ہونے لگے ہیں روز کی خبریں نیوزیں مل رہی ہیں ابھی دیکھا جائے نا زیادہ بارش ہوئے گی نا تو زیادہ مشکلات کھڑے ہوں گے گندگی کیڑے مکوڑے کیچڑ وغیرہ پریشانی تو بارشوں میں بھی رہتی ہے پر بارش ضرور
دیکھو کئی بار کسان کے لیے بھی ہے دیکھو اب اس ما اس ٹائم میں دیکھو کسان ہے جو فصل بو رہا ہے تو دیکھو کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے اس نے بیج ڈال دیا بارش ہو گئی تیز پھر دھوپ پڑ گئی تو پھر نقصان ہو جاتا ہے اس
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ تو ہے پر آج کل کیا ہے نا ہمیں فون ہے ٹی وی ہے اس پہ پہلے ہی مطلب جانکاریاں مل جاتی ہیں کہ جب بارش ہونی ہے فلانا فلانا تاریخ کو تو ہم اس کے حساب سے اپنی تیاریاں پہلے بھی کر لیتے ہیں کچھ تیاریاں ان پہلے بھی کر لیتے ہیں عام جنتا ہے لوگ ہیں اپنی تیاریاں کر لیتے ہیں اپنی محفوظ کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو تو مطلب آج کل تو اتنی سویدھائیں زیادہ ضروری ہو گئی ہیں کہ سرکار پہلے ہی الرٹ کر دیتی ہے جی ویسے دیکھا جائے نا تو وقت کے حساب سے اور اپنے وقت وقت کے حساب سے سارے موسم ہی ہ خوبصورت ہے ہ
ہاں دیکھو بارش بارش کے موسم میں جس زیادہ بارش ہوتی ہے تو کئی کئی بار ہوتا ہے لت میں زیادہ پانی بھر جاتا ہے تو دیکھو ان کے ڈیم ہے وہ بھی پھوٹ جاتا ہے اپنے اپا ایک پہلے دیش سنا ہوگا کہ ایک ڈیم پھوٹ گیا تو پنجاب میں باڑ آ گئی
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بھاری نقصان ہوا تھا اس سے اور مطلب جھرنے چلتے ہیں اور بارشیں مطلب روڈ ٹوٹ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اتر کھنڈ میں تو ہمیشہ سے وہ آتی ہے م س پرلے آتی ہے باڑھ آتی ہے کیونکہ وہاں نا زیادہ بارش ہوتی ہے اس لیے تو بارش سے مطلب پریشان بھی ہم کو بہت ہوتی ہے زیادہ بارش ہونے کے کارن اب ائسے نہ اگر انسان سفر پہ جانا چاہے تو وہ بھی نہیں جہ سکتا ہے کیونکہ بارش کے موسم پہ خاصی بھی بہت ہوتے ہیں
جی اور دیکھو یہ ندیاں ہیں ندیوں کے جیسے دیکھو پل بنا رہتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے زیادہ پیر دیکو ادھر ادھر جانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے لوگ جانا ہو تو تو دوسرے راستے جانا پڑ ٹائر کی جگا دیڑ لگے سو رستے میں وہاں پر ایسے بھی جانا پڑتا ہے لوگوں کو
بالکل بالکل اور بارش کے موسم میں نہ ہم باہر نکل بھی نہیں سکتے تے ہیں کیونکہ نہ ہاں کیونکہ پھنس جاتے ہیں دقت ہوتی ہے نہ پیدل جا سکتے ہیں نہ اپنے واہنوں گاڑی وغیرہ سے جا سکتے کتی ہے تو پریشانیاں تو حوتی ہے
جی
اور آپ نے دیکھا ہوگا نا زیادہ دن تک بارش رہتی ہے تو بچوں کی بھی چھٹی وغیرہ ہو جاتی تی ہے کیونکہ دقت ہونے لگتی ہیں
ھممم
ویسے نہ ا مطلب سمے کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے
جی جی
جی کم بارش ہو کم سردیاں ہو
ہاں
جی بالکل
تو سب لمٹ سے ہونا چاہیے
جی جی جی ویسے آپ کا کیا ہی خیال ہے بارش کو لیکے
ہاں یہ یہ ہے کہ یہ کہ بارش جتنی اتنی ہو کہ جیسے لوگوں کو ضرورت ہو بارش کی اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے کاروبار رک جائیں
جی جی بالکل بالکل اس سے کیا ہے نا کہ مطلب اس سے انسان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کم بارش ہو رہی ہے اس سے کیا کم سردیاں ہو رہی ہے اس سے اب زیادہ ہونا وقت کے حساب سے دیکھا جائے جتنی ضرورت کے حساب سے زیادہ ہو تو مطلب انسان کے لیے مطلب مصیبتیں تو کھڑی کر ہی دیتی ہے
جی جی
انسان کا کاروبار رک جاتا ہے باہر گھر سے آنا جانا بچوں کے اسکول بند ہو جاتے ہیں بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں اب بارش نہ ہو تو اس سے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں انسانوں ڈھنگ سے کھیتی نہیں کر پاتا ہے سوکھا ہو جاتا ہے پیڑ پودے جلسنے لگتے ہیں اور پچھی وغیرہ کو ہے یہ مطلب پشو وغیرہ پریشانیاں ہوتی ہیں جی انسان کے لیے ویسے نا سارے موسم ہی ضروری ہو گئے ہیں دیکھا جائے تو ہے نہ اور وقت کے حساب سے گرمی بھی ضروری ہو گئی ہیں سردیاں بھی ضروری ہو گئی ہیں بارش شے بھی ضروری ہے جی ویسے ویسے سردی کو لے کے آپ کا کیا ہی خیال ہے
ہاں سردی بھی ایی مطلب یہی ہے کہ سب موسم اپنے حساب سے ٹھیک ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہاں صحیح رہتی ہیں پر سردیوں میں ویسے یہی چیز اچھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مطلب ہمارا کھان پین صحیح ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز کا وہ نقصان نہیں کرتی ہے اپنے اپنے گفتگو کرو پڑھائی لکھائی کرو تعلیم وغیرہ جو بھی کرنا اپنے بستر میں بیٹھ کے اپنے کمبل وغیرہ میں بیٹھ کے کرو کتنا اچھا لگتا ہے اور جو صبح کی دھند کے ساتھ اپنی صبح کی چائے پیو کتنی خوبصورت لگتی ہے اور کتنا موسم سہانا ہو جاتا ہے خوشنما ہو جاتا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو دھوپ نکلتی ہے تو سردیوں میں دھوپ کتنی خوبصورت لگتی ہے کتنا مطلب روح کو چھونے والی ہوتی ہے جی اس وقت کے ساتھ سے نا جی ہمیں سارے موسم اچھے ہوتے ہیں
جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا شاید پھر کبھی ملاقات ہوگئی
جی شکریہ
ٹھیک جی اللہ حافظ